تو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی جی اور فرمائیے
جی سب خیریت آپ بتائیے
ان شاء اللہ ہماری طرف بھی سب کہہری اچھی ہے باقی آپ سنائیے آپ کیسے ہیں اور کیسا چل رہا ہے آپ کا
جی چل رہا چل رہا ہے ایسے ہی دن گزر جاتا ہے اور کیا
جی جی بس
آپ پت ہے
جی انشاء اللہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں موسم بڑ بہت سہانا ہو رہا ہے تو تھوڑا مزہ لے رہے ہیں موسم کا
اچھا یہ تو ہے موسم اور اس موسم سے بہت لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں تم نے دیکھا مطلب کہ سب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اس موسم سے تو
جی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے نا بہت گرمی تھی لیکن اب تھوڑا موسم ڈاؤن ہوا ہے تو ٹیمپریچر میں ڈاؤن ہوا ہے تو تھوڑا بہت سارے لوگوں کو کیا ہے کہ شریر ایسی ایسا ہوتا ہے کہ اس وہ جلدی سے کیا ہے کہ اڈپٹ نہیں ہو پاتے ہیں اس کے ان کوو تو تھوڑا ان پہ افیکٹ پڑ جاتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا موسم چینج ہوا ہے اچانک کچھ گیا ہے یہ ابھی تو یہ ہے کہھر اس کے بعد سردیوں کا موسم آئے گا جب ہوگا پھر سردیوں میں سے مطلب کہ کوئی سا موسم آئے ہر موسم میں بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے اور آج بھی دیکھو کتنی گرمی ہے اگر اسی موسم میں آواز چل جائے نا تو میں کافی اچھا لگے گا پر دیکھو مطلب کہ موسم ٹھنڈا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مست نکل رہی ہے کیونکہ ہا چاروں طرف سے بند ہے تو گرمی زیادہ لگ رہی ہے اس سے اور پانی ہے تو اس سے شریر بھی ہمارا چپ چپا سا ہو جاتا تا جیسے کہ کسی نے کچھ م چھیکنا سا تیل وغیرہ لگا دیا ہے ایسا لگتا ہے
جی جی یہ موسم ہی تھوڑا ایسا ہے کہ ہبامیں تھوڑی نمی ہوتی ہے ہے اور ہوا نہ چلے تو وہ کیا ہے نمی ہمارے شریر پہ چپکنے لگتی ہے تو تھوڑا اپنا اپثریے تھوڑا ا تھوڑا کیا ہے کہ ایسے ڈر ویسے تھوڑا گیلا محسوس کرنے لگتا ہے پھر کیا ہے کہ جیسے ہوا نہ چلے تو ہمارے شریر پہ تھوڑا پسینہ بھی آنے لگتا ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا ہے کہ کھجلی ہونے لگتی ہے شریر پھر جب اس کو کھجاتے ہیں تو کیا ہے ہمارے گموریاں بھی نکل آتی ہیں
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور مطلب کہ جب جب زیادہ گرمی ہوگی یا زیادہ سردی ہوگی اس ٹائم پر لائٹ بھی نہیں آتی ہے لائٹ اس ٹائم پر لائٹ سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے اور بنا لائٹ کے تو ایک منٹ تک نہیں رہا جاتا اور تمہ نے دیکھا ہوگا پہلے تو لوگ پیڑوں کی چھاؤ میں سو جاتے تھے آج کل شہروں میں یا جو پیسہ علاقہ ہے وہاں پر کہاں ہے پیڑ
یہ ا تو ہے کہ ہمارے ملک میں نا چوبیس گھنٹے لائٹ نہیں آتی ہے لیکن کیا ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں نا چوبیسوں گھنٹوں لائٹ آتی ہے انہیں پت ہی نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم ان کے گھر پہ کب لائٹ کٹی تھی لیکن ہمارے یہاں کی حکومت ایسی ہے کہ وہ ان سمسیا پہ دھیان نہیں دیتی ہے
جیسے آپ پڑوسی ملک چائنا کو دیکھ لیجے وہاں پر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ لاسٹ وار لائٹ کب کٹی تھی ایسے ہی میں ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کیا ہے کہ آسٹریلیا میں لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے رہتے ہیں یہاں پر کیا سویدھ ہے کیا نہیں تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ نا چوبیس گھنٹے لائٹ آتی ہے اور باقی ان کو اے سی وغیرہ ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پر تو ہمیں خریدنی پڑتی ہیں وہ ان کو فر کار پرووائڈ کراتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا موسم ہمارے یہاں سے کتنا اچھا ہے ان کا موسم بھی وہاں پر صحیح رہتا ان کا جیون بھی کتنا اچھا ہے کہ سرک ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرا رہی ہے جس کو ہم یہاں پر اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں جس کی ایک چیز کو ہمیں خریدنے کے لیے کم سے کم ہمیں ایک سے دو مہینے ا کاام کرنا پڑتا ہے
یہ تو ہے اور تم نے دیکھا نہیں پچھلی بار کیا ہوا تھا کہ لائٹ آتی نہیں تھی سات
جی جی
مطلب کہ ل مطلب کہ ایسا ہوا تھا نہیں ابھی بیچ میں ہوا تھا شاید دو ہزار تیئیس میں کی لائٹ ایک گھنٹے کے لیے آتی ت ڈیلی چاہے ت روٹی سنتا وہ ہوا تھا کہ شاید مطلب کہ لوگ بول رہ آئے تھے کہ کوئلہ ختم ہو گیا ہے
ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں بس پاگل بنانے میں لگی رہتی ہیں جب کیا اتنا یہ ٹیکس لے رہے ہیں اس پیسے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں یہ ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے ہیں کوئی بھی آپ کا کوئی بھی سامان خریدنے جاہے ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے ہیں تو یہ ان پیسوں کو لے کر جا کے آ رہے ہیں کیونکہ اپنے دیس میں ہر چیز اتنی گھٹیا ہے جی سرکاری ہاسپٹل دیکھ لو سرکاری اسکول کو اسی اسکولوں کی حالت دیکھ لو یا پھر روڈ کی حالت دیکھ لو گاؤں میں سڑکیں دیکھ لو گرام پنچایت میں پوری میں اتنا گھٹیا کام کرتے ہیں یہ اتنے پیسے مطلب لے کر کیا کھا رہے ہیں یہی نہیں پتا چل رہا
ایسا ہی پیسے کوئی نہیں لے گا یہ ہوتا ہے سرکار ہم سے لیتی ہے ہم سرکار سے لیتے ہیں برابر کر دیتے ہیں پر کچھ لوگوں کا کی لوگوں کی تو یہی ہے کہ کتنا بھی کما لے انیں پیسے کی کمی محسوس ہو ہی جاتی ہے انہیں نا پیسے کے چکر میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ وہ نہ تو گھر کو دیکھتے ہیں نہ اپنے رشتے داروں کو دیکھتے ہیں نہ اپنی فیملی انیں انلی صرف پیسوں سے مطلب اور آج کل تو یہ ہی ہو گیا ہے کسی کو کچھ نہیں کرنا بس پیسے ہی چاہیے ہر ٹائم پیسہ پیسا پیسے کی حد کر رکھی ہے پت نہیں کیا کریں گے
یہ تو ہے کیونکہ ہمارے ملک میں یہ زیادہ ہے ہمارے ملک میں کیا ہے یہ کیوں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوںکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے گھر پہ اگر دو انسان آئے ایک بلے ہی سچ اچھا ہے اور ج مطلب اپنے ویوہار سے بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر اسی کے ساتھ میں ایک کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کے پاس بہت ہی پیسہ ہےئے اور چاہے وہ کتنا بھی ویوہار سے خراب ہے تو لوگ اسے عزت دیں گے جس کے پاس پیسہ ہے تو ایک تو یا پھر انسان کے من میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جب تک تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوا نہ تو تم سماج میں عزت ملے گی نہ تمہارے آس پڑوس میں عزت ملے گی نہ تمہارے رشتے دار تمہارے جہاں تک کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسائے تو آپ کی ہر جگہ بات چلے گی جیسے آپ تھانے میں چلے جاؤ وہاں سے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا آپ کتنا بھی بڑا کرائم کر دو انڈیا میں اپنے ملک میں نا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہر چیز آپ کے بس میں ہے جیسے ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا ہوا کہ ہمارے ملک کے دو ادیوگپتی ہیں امبانی اورانی
انہوں نے کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے کہہ کر اپنی جتنی بھی جیسے یوٹیوبر ویڈیو بناتے ہیں نا ان کے لیے ان کے اوپر کے یہ غلط کر رہے ہیں وہ ساری ویڈیو ہی ہٹوا دیں آپ کو کہیں بھی یہیااں تو یوٹیوب پہ ویڈیو دکھے گی نہ ہی انسٹاگرام پہ کوئی ویڈیو دکھے گی تو پیسے میں اتنی پاور ہے اس لیے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہو
یہ تو ہے پر ایسا ہے نا کہ دیکھو میرے حساب سے تو کماؤ پر اتنا کماؤ کہ ہمیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو م
ہاں تو ان کے پاس جی
پر لوگوں کو اس کی اتنی بےیکار عادت لگ چکی ہے کہ کچھ پوچھو مر
نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ودیشوں میں کیا ہے کہ ہر چیز کے نیم اور قانون ہیں وہاں پر جیسے میں اگر میں تو کہیں پر گھومنے نہیں گیا ہوں لیکن میں کیا ودیشوں کی ویڈیو ضرور دیکھتا رہتا ہوں جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں آسٹریلیا کی ہیں ان کی تو وہاں پر ایک یوٹیوبر بتا رہی تھی کہ یہاں پر ہر چیز فکس ہے اگر کوئی کام پانچ دن میں ہوگا تو وہ پانچ ہی دن میں ہوگا پیسے دے کر اس کو پہلے نہیں کروا سکتے کیکہ ہمارے ملک میں کیا ہے کہ جیسے کسی انسان کو کوئی کام پانچ دن میں نارملی ہی ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ایک دن پہلے وہ انسان جگے گا اور پھر سوچے گا کہ یہ میرا کام ایک ہی دن میں ہو جائے پھر وہ اپنے پیسے بانٹتا پڑے گا کہھر لے لے مجھ سے زیادہ پیسے لے لے لیکن میرا کام ایک ہی دن میں کر د تو یہاں پر لوگ خود ہی ریسپونسبل نہیں ہے بہت سی چیزوں کے لیے تو خود کیا ہے کہ خود تو اس کام کو ٹائم سے نہیں کریں گے پھر وہ ایک دم سے جپ کے دیکھتے ہیں کہ نہیں میرا کام آج ہی ہو جائے پر ہمارے ملک میں یہ ہے کہ پیسوں کی بہت زیادہ توجہ دیا جاتا ہے
جی یہ تو ہے تمہیں نہیں پتا پیسے آج کل ایسا ہو گیا نا کہ جتنی بھی پاور ہے سرکاری ہو پرائیویٹ ہو یہ ساری پیسے سے چلتی ہے تو لوگ یہ سمجھ پیسے کے ذریعے دوسروں سے تم نے دیکھا ہوگا مان کے چلو کوئی ایسا تم نے ابھی د سنا ہوگا کہ نیٹ کا پیپر ہوا ہے تو اس نیٹ کے پیپر میں کچھ کچھ فارم تو ایسے ہوں گے جو مطلب کہ پیسے سے خریدے مطلب کہ کچھ پیپر ایسے ہوں گے جو پیسے سے کروائے ہوں گے یا بہت سے کام ایسے ہیں جو پیسے کے ذریعے ہی ہوتے ہیں یا لوگ وہ کچھ لوگ اگر لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں تو وہ پیسے کے ذریعے ہی بڑے ہوتے ہیں اور تو کچھ ہونے سے رہا تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاور پیسے کے جریعے دکھاتے ہیں اور جو سرکاری لوگ جو جن کی سرکاری جاب لگتی ہے ان کی ان میں سے کم سے کم پچاس یا چالیس پرسینٹ بچے ایسے ہوں گے ان جن کی خود کی محنت کے دم پرن جاب ہوگی نہیں تو زیادہ تر ہے سب کی پ یا تو کسی نے فارم پےپر خریدا ہوا یا کسی نے کوئی جگاڑ کی ہوگی سب کے آج کل یہی کام ہو گئے ہیں نا
یہی ہو ہی رہا ہے اپنے ملک میں تو کیونکہ آج کل آج کے ٹائم پہ نا ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مطلب لڑکا ہو لڑکی ہو بس ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے بس ایک سرکاری نوکری مل جائے ابو کیوں ہو رہا ہے اس کا ایک کارن ہے کہ ہمارے سماج میں نا سرکاری نوکری کو اتنا زیادہ مہتو دیا جا رہا ہے نا کہ جیسے ہی کسی لڑکے کی سرکاری نوکری لگ جائے بلے ہی وہ لیٹرنگ ہی کیوں نہ صاف کرے اس کو اتنا زیادہ مطلب وہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو کیا ہے کہ بہت سندر لڑکی سےے شادی کرائیں گے جو بھی وہ دائج میں مانگے گا وہ چیز دیں گے اس کو تو جب وہ سب چیز اس کو مل رہی ہیں جب ایک بس نوکری کے دم پہ تو ہر ایک چز تاک نہ میں بھی یہ نوکری لگا لوں تو مجھے بھی یہ سب چیزیں ملنے لگ جائیں گی تو اس لیے اب ہر کسی میں نا ایک کے بع ایک ہوڑ لگنے لگ گئی ہے
جی جی بالکل صحیح گ جی جی آپ نے بالکل بالکل بالکل صحیح کہا کہ ہر